السلام علیکم
علیکم السلام اپ ٹھیک
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
بس شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے بس صفائی ہو رہی ہے صبح صبح یہی کام ہوتا ہے
ہاں سچ میں نا جیسے صبح ہر کوئی نا وہ ایس ایم سی والا بان گیا ہوتا ہے
ہاں ج جیسے یہ ایک مشن ہوتا ہے جو پورا کر رہی ہوتا ہے
طرف ماں اٹھتی ہیں دوسری طرف بابھی بس لگے رہتے ہیں الگے رہتے ہیں
بالکل ہم بھی یہی کرتے رہتے ہیں اب کیا کرے ہمیں مت ہمیں تو صفائی کے ساتھ زیادہ ہی ہے مجھے لگتا ہے
ہاں وہ بات تو صحی ہے ہمیں کہاں تب تک یہ آتا ہے سکون جب تک صفائی نہ کرے لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گڑ کہ جو میل ممبرس ہیں ان کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے صبح صبح وہ یہ سب لیکن آورت بھی کون سا بیٹکھی ہوتی ہے
بہت ساری ذمہ داریاں گار کی ہوتی ہے گھر کے کام باقی چیزیں یہ دونوں کو ہوتا ہے مگر اب الگ الگ اللہ تعالی نے ایسا ہی بنایا ہے کہ مہرا جو ہے وہ باہر کرے کمائے اور اور ج ہوگار
ہاں یہ بات تو ہے یہ بات صحیح ہے ورنہ دھو نا میرا پاپ ابھی نکلا اس سے پہلے میری ماگی مطلب کام پہ
وہی ہے نا مسئلہ یہ تو ہر گھر کی بات
ہاں ہمارے اپنے اینگل سے ج
اب اگر عورت گار کا خیال بھی نہیں رکھے گی تو کیا کرے گی ہے نا یہ تو ضروری ہی ہے اور اللہ تعالی نے اسی میں اس کا عجر رکھا ہے ہے نا
جائیں گے اگر عورت دیکھ بھ نہ
وہی تو اگر شام کو مارا ج وہ تھک کر آتا ہے اگر گھر اچھے سے نہ ہو کھانا اچھے سے نہ بنا ہو تو کیسا لگے گا اس کو پھر اس کو مطلب خوشی ہوتی ہے جب سب کچھ اچھے سے ہوتا ہے در صاف ہوتا ہے اور کچھ ہمیں جیسے پاپا تو ہے اس کو صفائی کے ساتھ زیادہ ہے مطلب اس کو صاف ہونا چاہیے سب کو سب کے کپڑے صاف ہونا چاہیے کمرے میں زیادہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پھیلا کے مطلب اس کو برا لگتا ہے پھر وہ بولتا ہے ہی مطلب اس کو اسی لیے ہمیں تھا تنا ہے کہ مطلب اس کو اچھا لگے یہ سب فائی ہو سب کچھ ہو ساخ سے کیا کرے
ہاں اسے ہے نا ہمیں زیادہ ہی صفائی کے کیڑے نے مارا ہے
ہاں سچ بات ہے لیکن اچھا بھی یہی ہے ہے نا
ہاں صفائی کرنام ہے ہاں بالکل آپ کو پتا ہے میری کزن کااب اٹھی ہے وہ اس کو اس نے بولا مجھے پاپا نےاڑھے تین بجے اٹھایا خداٹی کس کر چ ہے وہ اس کو مطلب جب سے اس کی بیوی کتا ہوئی نا تھب سے اس کو انا ر کچھ ایسے چین ہی نہیں آتا ہے اکیلا ہو گیا نا اوپر سے ذمہ داری اوپر سے بیٹھ گئے تو اس نے بولا پاپا اب روز ساڑھے تین بجے اٹھتے ہیں آج میں گفوطن مطلب ہوں بیٹی سوئی تھی پاپا کے پاس مجھے بھی وہی جانا پڑا سونے بولا اس نے مجھے اس نے مجھے لیا اس نے مجھے اٹھایا بولا ساڑھے تین بجے اٹھ جاؤ اب سح جو پڑھو وہ نماز پڑھو ت جو تو اس سے پہلے ہوتا ہے نوال فوڑو ہوئی سب اس نے بولا میں نے نماز پڑھی پھر میں نے چوری ہی کی میں واپس ہوو گئی بیچ بیچ میں پھر اچھے سے وہ پتا ہے کاابو ہی ساڑے پانچ پنے چھ بجے ب سے اس نے ایک دو میرے ساتھ کچھ کام کیا اور اس اس نے مشین میں کپڑے ڈالے اور اس نے کام اس کے کچھ ایسا ہی ما چاول صاف کیا اس نے بہن کو بھی اس کھایا پھر سات بجے اٹھو چاول صاف کرنا ہے چاچا کے لیے اس نے وہی رکھا ہے چاول کا دان وہ بھی صاف کیا اب وہ گئی ہے جھاڑو دینے اب اس کو پھر پریس کرنا ہے اس کب کی اٹھی ہے کام کرنے مارو تو ابھی سو ہی رہی ت
ہ بالکل آپ کو پتہ ہے میں کل شام کو دس بجے ت لگ بگ س کر رہی تھی اب انسان بولتا ہے کہ کام کے ساتھ ا لگے گا تو اور کام کی فکر رہتی ہے نا پھر بول تاک ختم کر کے ہی رہیں گے ورنہ یہ پھر کل تک رہے گا ہمیں ابھی اور شیٹ ایک دوننی ت ن سا جی نے بولا کہ کل دئیں گے میں نے سوچا نہیں آج ہی کیونکہ کل فرائیڈے بھی ہے میں نے اس کو بولا کہ ہم آج ہی کریں گے ختم ہاں اس نے بولا ہاں یہی ٹھیک چھ پھر اب ہم باہر میں نکلیں گے وہ میں نے ڈال کے رکھا دونوں نکلیں گے پھر اس کو کریں گے صاف تو ہو گیا یہ کام بھی ہے نا اب اسی بائی کے روم کی کر رہی ہوں میں بیڈ شیٹ چینج اب یہ بھی دھوئیں گے پھر بعد میں اور کل ہے نا فرائیڈے فرائیڈے کے دن نکالتے سارے ناات ہے نا بائی وائی پھر نکلتی ہے پوری مشین کابڑوں کی
اسٹارٹ ہوں گے میرے بھائی نے آج بھی نکالی وہ کل بھی نکالے کیونکہ فرائیڈے ہے نا وہ کل بھی نکالے گا ابھی ہم بھی نکالیں گے ہمارا بھی تو روز چلتا ہے پھر بھی
سنڈے بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے
وہی تو میں کہنے والی تھی اگر مارض آفس سے چھٹی لیتے ہیں اور ان کو آفس آف ہوتا ہے
وہاں سے آ کے اور شام کو بھی وہ وہاں سے آ کے آرام ہی کرتے ہیں ہے نا
کو آف رکھتی ہیں بیا کو منڈی آف ہوتی ہیں سنڈے کو مجھے نہیں لگتا ہمیں کوئی سنڈے ہے گھر میں مطلب میں خود تو نہیں کر رہی ہوں باقیوں کا تو دیکھ رہی ہوں نا ان کا کوئی سنڈے نہیں ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں بولا آج سنڈے ہے آج ہم صفائی نہیں کرنی اللٹا سنڈے ک دن زیادہ کام اں اور سنڈے کی دن
مگر کبھی ایسا ایک دن جس دن چھٹی ہونی چاہیے ایک دن ایسا ہونا بھی چاہے کیاے مگر
ہاں بالکل مگر کوکا بھی نہیں میں وہ کبھی نہیں ملے گا
وہی تو یہ ابماں انیں کو سوچنا چاہیے ان کو کہیں باہر باہر لے جائے ان کو تھوڑا اچھا محسوس کر رہا ہے وہ دن کبھی نہیں آتا ہے پھر
لیکن میں خود ڈرتی ہوں اب باہر جانے سے
ہاں آپ کو پتا ہے پرسوں سے جب سے یہ شام کو یہ موسم خراب ہوا نا میں سوچتی ہوں کہ آج کل جانا ہی نہیں ہے کہئی انسان گھر میں ہی ٹھیک ہے کیونکہ پھر دور علاقوں میں زیادہ مطلب موسم ہوتا ہے خراب انسان بولے گا بچ کو لیے یہ کہاں
ہاں بالکل بالکل اور کیا آپ کو پ آپ کو پتہ ہے وہ ایک بار میں نے سنا تھا شاید آپ کہیں جا مطلب جاؤ گے ایسے ہی کھیل کھیل میں میری بہن نے بولا تھا میں نے بولا اسے ہم اس جان کو نہیں بھیجیں گے میں رکھوں گی سب کو اپنے کیونکہ وہ جب وہ بچہ ڈوب گیا نا اس کے بعد وہ ایک اور بچہ باہر ڈوب اتنا فیل ہوا نا مطلب اب لگتا ہے کہ ہم گھر گھر میں ہی ٹھیک ہے
ہاں اور کیا ہم بھی جاتے نہیں ہیں کہیں آج کل
آسا کیایا جنے مزہ ہے ہ گھر میں مزہ ہے کھاؤ پیو گھر میں پارٹی کاو اس میں کیا ہے
اور آج کل جو یہ انسیڈینٹس ہوتے ہیں اس سے تو زیادہ ہی ڈر رہ گیا ہے نا
لگ رہا ہے یہ جون ہے
وہی موسم کہیں زیادہ ہو رہا ہے
ہ ہم نے کل آج رات کو نہ مطلب ایک دو بجے فین آن کیا تب تک ہمیشہ
نہیں مجھے ہم نے کیا تھا پہلے تھوڑا فین آن لیکن مجھے سردی لگی پھر بر چتر میں
سردی تو تھی سچ بات ہے میرے ماموں ہے نا باڑا والا ماموں اس نے خیر
ہاں سردی تو لگتی ہی ہے میرے ماموں بھی ایسا ہی کرتے ہیں ان کو نیچے ہی ہوتا ہے
فلاور بھی بند نہیں کیا ہے جیسے یہ سردی ہو جاتی ہے میں نے کل اس کو ماما نے بولا ہے اتنا بھی مت
وہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں بلاوور تو زیادہ ہی ہو گیا مجھے لگتا ہے
ماموں نے بولا ہمیں لگتی ہے سردی ہم کیا کریں
ک کہ سکتے ہیں میری ماما کو بھی لگتی ہے سردی اور ہم ابھی فین کرتے ہیں روم میں ان وہ بچاری کمر رت
ارے میری خالہ آ رہی تھی نا یہاں پہ وہ نا وہ بس سمر مجھے وہ ممان نہیں لگ جو فین بند کرا ہے
وہی میری بوو آتی تھی نا بڑی والی وہ بھی کراتی تی ہے فین بند مجھے بھی فیراتنی ٹینزن رہتی تھی وہ بیچاری اتی نہیں ہے اب مگر میری نہ ہی نہیں اگر وہ ائے گی نا وہ فل فین رکھتی ہے اس کے ساتھ ماں ذرا تو ہے پھر اپ کو پتہ ہے جب ہمیں تین چری ت والے وہ سوچ تھے نا آ دونوں میری نانی اور میری بڑی پوف روم میں ان کو لڑائی ہوتی تھی نا فین پہ اور کیا پھر میری مگر میری ناری نہیں اس کو وہی ہار مان جاتی تھی پھر میری پھفھی ہی کیا پھر وہ سوتی تھی ایک کونے میں بولتی تھی یہاں پرڈائیریکٹ فین کے نیچے نہیں سوؤں گی پھر اس کونے میں بستر ڈالنا پڑتا تھا
جب یہ میری کس دن ہیں نا رک سان آ تو جان ہو نا اس کو بچ پن سے فین سے الر بھی وہ جب ہمارے گھر آتی تھی نا تو وہ میں سوچتی تھی میں کہتی تھی فون فین فل فین رکھو آن وہ کہتی تھی بند کرو ہم رات بھر یہی کرتے تھے میں جاتی تھی واش روم فین آن کرتی تھی وہ جاتی تھی واش روم فین بند کر دی تھی پھر میں نے ہاں پھر میں نے اسے صاف الفاظ میں بولا سمر کے مہینے میں یہاں مت آیا تھا یا تو آیا کرو الگ سو جایا کرو اس نے بولا ہاں اس نے بولا مجھے نہیں آئے گا ماضا ویسے میں نے بولا پھر اللہ حافظ یہاں مت آا وہ پگل کر کر ہے فین پ ہو کا فین تھوڑے چ میرا چھوٹا بھائی وہ بھی پاگل کرتے
میری جو بو ہے نا بڑی بوو والے وہ بھی ایس وہ کوئی نہیں ڈال تحفین جب میں وہاں جاتی ہوں نا کبھی گرمیوں میں مجھے اتنی ٹینشن رہتی پھر انن کو وہ با ایسا فین ہے روم میں اوپر ھر میں وہی رکھتی ہوں اپنی طرف اب سے کریں
عمر آتا ہے نا روم میں
ہاں
وہ پھر مجھے پتا ہی ہے یہ ورنہ تو ہاں لڑائی تو کم وہ آف رکھتا ہے پورا وہ تو لڑائی تو کنفرم ہوگی جب وہ فین آف کرتا ہے نا ہماری لڑائی کنفرم ہوتی ہی ہوتی تھی لیکن اب میں نے سبر کرنا سیکھ لیا وہ جب جلد ہی چلا جاتا ہے یہاں سے
نہیں میرے بھائی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں پین مجھے لگتا ہے وہ تین ہو اور رکھتے ہےفین
نہ نہ ہاں اوپر سے میرے بھائی نے بولا تھا باڑے والے بھائی نے اس کو فین اچھا لگتا ہے میں آپ کو بھی کولر اؤں گا میری بہن ہے جو آپ منسا جی ہے نا اس نے پو پٹیا اس نے بولا وہ تب شادی سے پلے میرے پاس ہوتی تھی نا نہیں نہیں اس کی آواز ہوتی ہے زیادہ میں ڈر جؤں گی رات
آ ج آائے ہے نا وہ سائلینٹ والے جن کو آواز نہیں ہوتی ہے اب وہی لانا تھا آپ کو ا
اب میں بایا سے بولوں اچھا ٹھیک ہے آپ کام ختم کرو اللہ حافظ